سلام ولیکم جی بس ٹھیک کیا محترما آپ بتائیں آپ کیسی ہے
جوسلہا تلگیرے م اللہا کین
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے محترما آپ کی آواز نہیں آ رہی
ت اللہ تعالا کی نہیں یت ہے اللہ کے بندے اب کر بھی کہ سکتے ہیں آپ بتائیں
جی آپ نے دیکھا ابھی موسم کیسا ہو رہا ہے
ایک دم سہانا ہو رہا ہے لوگ باریں س ہونے والی ہے
اب اجے سہانا نہیں ہو رہا تھوڑی سی آندھی والا لگ رہا ہاں تھوڑی سی بار سے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے ویسے آپ کو یاد ہے آپ نے چھت پہ کپڑے اٹھا دے کے د ہے نا
صاف کرنا اس
آپ کپڑوں کو رکھائیں نا اپنے
جی ہم ہم بھول گئے تھے مطلب اس ٹائم پہ سوکھے نہیں تھے نا ہم کپڑے نہیں رکھے آئے ہلو ہلو ہلو محترما آپ کی آواز کیسے نہیں آ رہی ہے ہلو ہلو آپ ذرا زور سے بولے محترما آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو ہلو ہلو جی ابھی آ رہی ہے کیا لگتا ہے کسی کا برا سایہ پڑ گیا ہماری باتوں میں
جی جی محترما آواز جا تی ھو میں
آپ کی بھی آواز آواز آنے لگی
اور بتاےحتر ما آپ نے اپنے کپڑے رکھ دیے
جی میرے کپڑے تو رکھ گئے میری دادی جاننے رکھتی ہیں
جی آپ دادی
دادی دان نہیں دادی جان رکھ کپڑوں کو تو پر ابھی آپ کو ایک بات ہے دادی ی نے آج گیہوں دوئے تھے اس کو سمٹنے کے لیے چلیے
اچھا میں لے جاؤں گی
ا نہیں آنا پڑے گا رانجی راجی غیر رانجی کسی نہ کسی جانا ہی پڑے گا
اور جیگ کو کوبٹے جانے گا
تو کھییکی کھکی مت کریں یہ ٹاسک خراب ہو جائے گا
جی کیا کریں وہ ہماریے م نے ٹاپ بھی لگ رہی ہے
اچھا ٹاپلیٹ کھا رہی ہیں آپ
جی ابھی ہم ہم ہماے مطلب ہمیں ٹوفیاں کافی اچھی لگتی ہیں ہمارے تاؤو جی
تایا جی آپ کی باگوت کر رہی ہیں جی توہوتے ہے ہیں
کھا رہے ہو
جی بلکل ہمیں پتا ہے آپ کی ٹافلیٹ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں ہمارے تایا جی بھی بھگوت کرتے آ
جو آپ
جی جی جی شاہی پنیر ہے اور پلاب ہے دہی بڑا ہے ٹماٹر کی چٹنی ہے روٹیاں ہیں
جی کس نے بنایا اتنا سب
جی ہماری اب پی ہیں ان کو کوئی اور کام تو ہے نہیں رسوئی میں لگے رہتے
آپ کی کتنی آپ پی ہے
جی ہماریے جی ہم تین آپی ہیں پر جو چھوٹی والی اپی وہ تو ایسے ہی ہے بے روزگار حال س جو پڑی اپی ہیں ان کا کچھ اور پانییا سے رسوئی گھر میں ہی لگی رہتی ہیں
آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے آپ کو آپ آپ کی تعلیم دھیان دین چاہیے اور آپ کی آپی کو بھی بتانا چیے کہ تعلیم کتنی جضر وری آپ آپ سب کو تعلیم پہ پورا دھیان دینا چاہیے کھانا بنانے میں تو کچھ نہیں ہے مطلب لیکن آپ ایک باری
خود سےب جاتا ہوگا کھانا بنانا تو کچھ نہیں ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے
وہ لوگ لڑکیوں کو ایسے ہی بول ت کی
کیوں ہماری آپ پہ کھانا بنا تو لیتی ہیں سب کو کھانا کھلائیں گی دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر
پڑھیں گی بیٹیاں تبھی تو تو بڑے ہی نہیں بیٹیاں اور بتائ مٹرم آپ کو پان کھانا اچھا لگتا س
جی بےحد اچھا لگتا ہے کیا بتائیں بنارس کا پان خدایا اتنا لاجواب اتنا لجی جی نہیں ہم تو پان کو پان کے طریقے سے کھاتے ہیں تمباکو والا کیا ہوتا ہے اس میں کیسر گلاب پت نہیں کیا کیا ڈلا ہوتا ہے اتنا لاجواب اتنا لذیذ ہوتا ہے یا خدایا سوچ کر ہی منہ پانی آ گیا ہے ہمیں تو بےحد پسند ہے بےحد پسند ہے ہمیں
جی آپ کے گھر کی دوسری سائڈ کسی کے کپڑے ڈلے ہوئے ہیں
جی ڈلے ہوئے ہیں ببھی جان کے
مجھے لگتا ہے موسم خراب ہو رہا ہے
آپ وسے آپ کو میں تھوڑی سی اگر فری کی ایڈوائس دوں تو آپ کپڑوں پہ دھیان نہ دے کر کے گیہوں پ دھیان دیجے چلیے اوپر اور گیہوں سمیٹ لیجے
سارا نقصان اٹھا پڑتا ہے ان کو پچیاں کا جائیں گے تو اور بھی اچھا ہے کسی کا تو بلاؤ
کھیں نہ کھائے پر دادی جان ضرور
جی آپ کو ایسے اب سبزی یوز نہیں کرنی چاہیے خیر آ کو پتہ ہے اگر آج بارش ہوئی تو کتنا اھا اچھا ہوگا
اگر آج گیہوں نہیں سمٹے اور بارش ہوگئی تو اور زیادہ برا ہوگا اسی لیے چلو اوپر کے ہوتے ہیں بات بھی کر لیں گے گیہوں بھی سمیٹ لیں گے
اس چیز پہ غور دیجیے اگر آج میں بارش ہوئی تو کسانوں کا کتنا اچھا ہوگا وہ اپنی نئی فصل بو سکتے ہیں
اس لیے اوپر چلو ج
جی چلتے ہیں کام تو کرنا ہی ہے اللہ تعالی نے جیون دیا ہے تو کام تو کرنا ہی پڑے گا کبھی کبھی ہسی مذاق بھی کرنا چاہیے صحت کے لیے بھی اچھا رہتا اور دما
دہ بھیی جانسی مزہ کر لیں گے آپنی زندگی سے مجھے ایسا لگ رہا ہے
آپ بتائیں ویسے آپ کے ابو جان بسل کرتے ہیں کیا
جی ہمارے امبروجان تو ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں فصل وصل
کبھی آپ کو بارش سے اس چیز کے بارے میں پت نہیں ہے مطلب بھارت کا من کتنا ضروری ہے لوگوں کے لیے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے ان کو قضہ لینا پڑتا ہے اگر ان کی فصل خراب ہو جاتی ہے پہلے فصل کرنے کے لیے خرچا لیتے ہیں بع میں وہ خراب ہو جاتی ہے تو کھانے کے لیے خرچہ لیتے ہیں
جی ہمیں پ ہے جانتے ہیں
اور مط
لگ رہا ہے آپ کی اب آپ پہ کسی آ نہیں ہے لگ رہا ہے
ایسی ہوتی ہے ن بات کرتی ہے سے کرنے دیتی ہے کیا ہی کر سکتے ہیں ہم
اندر خدا سے آپ ایسے نواز ادا کریے اندر جی سے کہ وہ بارش نہ کریں نہیں تو گوں گی
جی بارش کا ہونا ضروری ہے کسی کانوں کا نق نقصان ہو جائے گا اللہ تعالی کچھ جو جو صحیحگے گا وہ کریں گے ہم
خدادر دیو کو بولیں کہ بارش نہ ہو
نہیں جی بارش کا ہونا ضروری ہے موسم میں بےحد گرمی ہے یہ
ارے موسم میں تو امس بڑے گی بارت سے کچھ نہیں ہونے جانے والا
فلمیں اچھی لگتی ہیں آپ کو کیسی فلمیں دیکھنا پسند ہے آپ کو کیسا میوزک پسند ہے
جی ہمیں تو رومانٹک مووی اچھی لگتی ہیں تھوڑی مار دھاڑ والی مووی اچھی لگتی ہیں بایو پک بھی اچھی لگتی ہیں کچھ ایسی جو ہمارے سنتن سے جڑی ہوئی موویاں وہ
جی ہمیں جڑی ہوئی مووی اچھی لگتی ہے اور وہ کی لڑائی والی مووی اتنت پسند ہے
میں دکھ رہا ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ابھی آپ کی اب بھی آپ کسسی آ رہی تھی تب بھی ہمیں سمجھ میں آ ا ہوا
کا مطلب بتا سکتے
کے آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے دیکھ کر ہی ایسا من کے دیکھتے ہی ایسا ا من کرے کہ دو دپ داب
جی آپ کی غلط فہمی ہے ہماری بڑی آپ ہم سے بےحد پیار کرتی تی ہیں وہ ہمارے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھا ہھ اٹھا کےئے ہمارے آپ ہی ہ سات جو کہ ہماری پڑھائی لگاتی رہتی وہ بڑاپن بتاتی رہتی ت ہیں
آ چپ چاپ سے اوپر جت میں چلیے گیہؤ مٹ لیجے نہیں تو ااں دادی کپا کر کپا کر مچا دیں گے
مائٹ بھی آ کر یہ بےحد اچھا نظارہ ہے
جی بالکل اور بتائیے بس بارش نہ ہو ہم تو خدا سے یہی بول سکتے ہیں یا خدا بارش نہ ہو بس یہ کہہ سکتے ہیں فی الحال ہمارے یہیہوں دوئے ہوئے پڑے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں آپ خود آیاباد انا ہو تو ہی جر اچھا ہے تھوڑی دیر رک جا رہے بارش کی تو
جی اپ کیا ہی کر سکتے ہیں جلدی جلدی آپ اپنے گ اٹال لیجے اور بتائیں آپ آندھی نہیں آ رہی ہے کیا آپ کے یہاں پہ ہمارے یہاں تو آ رہی ہے
جی تھوڑی تھوڑی کسیر ہ لگٹو ل گ ہے ہات سے اٹا ج
آپ کے یہاں پہ گ دھوک ہمارے یہاں کیسے آ
جی ہمم بھی ایسے ہی کرتے ہیں دنے پر تھوڑی بہت مٹی آ جاتی ہے نا مٹی کون الے چپرو فصل کس ک آنی ہوتی ج ج چل فصل تو جی ہاں کیا کیامن کر چ آگ کیاؤ گ فڈ
ارے آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن مطلب کسی کسی کے یہاں ہے تو ہوتا ہے نا بازار سے کے کاتے ہیں اور وہ ان بھی تو ہیں لوگ اس بھی تو کھاتے ہیں نا
ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم تو ہم گیہوں میں لگے ہوئے ہیں
نہیں نکالیں گے تو کدبو ہو جائے گی
ہی کام جو رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ کو آ کی اب تو
ویسے آج آپ نے دیکھا ہے لائٹ بھی آ رہی ہے ویسے ہمارے یہاں پہ نا لائٹ کٹ جاتی ہے مطب تو ان کو س اں تو ایسے مے
چاہ جاتا ہے گاؤں میں پیڑ کو ایادہ ہوتی ہے نا تو دقت ہو جاتی ہے بائی چانس بارش بھی بارش آ ہوا چلے ہو لائٹ ساری وہ تو سر سر ککٹ ہونے کر ہوتا ہے نا آپ زیادہ لال جی لگ رہی ہیں آپ کی جیم کچھ زیادہ ہی لبڑا
ہماری بڑی آپھی تو اتنی بری ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم دیکھ کر ہماری ہیپ بھی نہیں کرو رہی ہے
طرحیںوں کہ گیہوں دوڑیںیے ہیں گیہوں کھ مارے ہیں
اور ایک ایک کپڑے کو دس ہ پ کاار رہی ہے تاکہ ان کو بے حد وقت لگے اور ہماری ان سے چھوٹی والی آتی مطلب ہم سے بڑی ہیں وہ تو اتنی ہے کہ ہم نے آ تھوڑے سے ہی کر پائیں گے ہی کرا ہے ک کابھی تو رتا ہے ہماری یہاں پہ شادی ہو اور بتائیں محترما آپ کی کیا حال چال ہے آپ کے خاندان میں سب بڑھیا ہے آپ
جی سب کہہریت سے والدین بھی خیریت سے ہیں اور کیا ہی بت ہے سب خیریت سے ہی ہیں
جی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور بتائیں آپ
جی اور کیا ہی بتیں ہم دارو لے کے آ
ایکگن تو کیا م میں اا گیہٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تتا ڈانٹ پڑی اس سے پہلے کال کر دییے
جی بالکل